ہیلو
السلام علیکم
ہاں وعلیکم السلام
اور بتائیے خرییت سا
ہاں آبد
میں تو ٹھیک ہوں اور ابھی کیا کر رہے آپ
کچھ نہیں بیٹھے ابتا
بیٹھے کھانا پینا ہو گیا
نہیں ابھی نہیں ہوگا تھوڑی دیر میں
لیٹ کھاتے ہے کیا آپ لوگ
نہیں دو ڈھائی تک
دو ڈھائی بجے تک نا
ہوں
اور
آپ لوگوں کا ہوگیا ہاں فی الحال تو گھر پہ
نہیں میں تو دو بجے لنچ کا ٹائم ملے گا تو میں جاؤں گا باہر
اچھا
ہاں تو اور ابھی کیا ورک کچھ کر رہا ہے یا پھر ایسے ہی ابھی فری ہے
نہیں ابھی فری ہے سرچ کر رہے ورک فرام ہوم
ورک فرام ہوم سرچ کر رہے ہیں
ہوں
ہاں وہ بھی اچھا ہے اسپیشلی فار گرلس گھر سے باہر جانا نہیں پڑے گا گھر پہ ہی ہو جاتا
روو
ایسے بھی تو آج کل بہت سارے جو ورک ہوتے ہیں نا بہت سارے کمپنیاں ورک فرام ہوم ہی کروانا چاہتی ہیں اپنے امپلائی سے کام
ہاں
ہاں کیونکہ ایسے ایسے میں ان کا بہت بینیفٹ ہے نا کیک ان کو آفس نہیں آفس کا اسپیس کا کوسٹ بچ جائے گا کمپیوٹرس نہیں دینا پڑے گا الیکٹرسٹی کنجمشن کم ہو جائے گا رینٹ کم ہو جائے گا وائی فائی کا چارجز کم ہو جائے گا
ہاں دونوں طرف بینیفٹ ہے اور امپلائے کو بھی بینیفٹ ات ہے جانا نہیں پتا
یہی بینیفٹ ہے نا کہ وہ گھر سے کام کر سکتا
ہاں جانا نہیں پڑے گا ٹائم سیو ہوگا س
ہاں بٹ کمپنیز کو امپلائی سے زیادہ بینیفٹ ہے
ہوں
اں اگر وہ کمپنی صرف آفیسیل سروسز کرتی آفیسیل ورک کرواتی ہے اپنی امپلز سے تو وہ لوگ کو زیادہ بینیفٹ ہوتا ا ہاں اب کسی امپلائی کا کوئی پلانٹ میں جاب ہو یا کوئی فیکٹ ٹری وغیرہ ہو جہاں پہ فزیکلی فیلڈ ورک ہو تو ایسے میں تو ریموٹ جاب نہیں ہو سکتا لیکن جو آفس فیشیل ورک والے جوب ہے نا وہ اب کمپلیٹلی ریموٹ میں شفٹ ہو جائیں گے آنے والے کچھ سالوں
ہوں
ہاں اور ریموٹ میں ایک اور ہے کہ انڈینس کیا ہے کہ انڈین ہو یا بنگلہ دیش ہو یا پاکستانیز ہو ان کا کاسٹ آف لونگ باہر کے کاسٹ آف لونگ سے تھوڑا کم ہے
ہ
تو آؤٹ آف انڈیا کے جتنے بھی سارے کمپنی ہے وہ چاہتے ہیں کہ مجھے انڈینس امپلائی ملے جو ریموٹ میں کام کر سکے تو کیا ہے کہ وہ جو بھی پے آؤٹ پرووائڈ کریں گے نا وہ انڈین کے کاسٹ آف لونگ سے کمپیئر کر کے پرووائڈ کریں گے
اچھا
ہاں اب اگر وہ وہاں کے امپلائی کو اگر رکھتے ہیں اپنے کام آفس میں کام کرنے کے لیے تو ان کو وہاں کے کاسٹ آف لونگ کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے سے سیلری دینا پڑے گا تو وہ ہاں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان کا کہ انا بینیفٹ ہے نہ آفس دینا ہے نہ کمپیوٹر دینا ہے
ہاں
نہ آفس دینا ہے نہ کمپیوٹر دینا ہے
نہ ہی کسی طریقے کا کوئی بھی ایڈیشنل کوسٹ ہے نہ ریفریشمنٹ کا اور اوپر سے سیلری بھی وہاں کے حساب سے انڈینس کو کم دینا پڑے گا
بٹ انڈین میں کیا ہے کہ ہاں انڈین میں کیا ہے کہ یہاں کے کاسٹ آف لونگ کے حساب سے وہ سیلری لگتا ہے بہت زیادہ ہے لیکن وہ حالے کے وہاں کی کمپنی کو لگتا ہے کہ بہت کم ہے تو اس لیے وہ لو چاہتے ہیں کہ انڈینس یا پاکستانی یا بنگلہ دیش سے مجھے امپلائی ملے تو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں ایسے بہت سارے پورٹل ہے بہت سارے ویب سائٹ ہے
ہاں جسے آپ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں
ہاں
تو آپ نے ابھی تک اپلائی کیا ہے کہیں یا کرنے والے
نہیں ابھی تو نہیں کیا ابھی تو سرچ ہی کر رہے ہیں کچھ ہے آپ کی جانکاری میں
جی جانکاری میں تو ہے
سجیسٹ کر دیجیے گا آپ کسی
تو آپ فل ٹائم میں کرنا چاہتے
نہیں پارٹ ٹائم میں ہی کرنا ہے
جی پارٹ ٹائم میں کرنا ہے نا تو مجھے آپ کیا اپنا سی وی بھیج دیجیے گا
ٹھیک ہے
کوئی بھی شام میں جب بھی وقت ملے
ٹھیک ہے
تو آپ کب سے ریڈی ہیں کام کے لیے
چبی ملے گی نہیں نہیں امیڈیٹلی جب بھی مل جائے
جب بھی مل جائے اچھا پہلے کا بھی آپ کا کوئی ایکسپیریئنس ہے ریموٹ زاب میں
نہیں نہیں ابھی اسٹارٹ کرنا ہے
ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں نا
ہاں
ٹھیک ہے تو کس طریقے کا کام آپ کرنا پسند کریں گے ریموٹ میں
جیسے کچھ
جیسے
جیسے ڈیٹا انوٹیشن ہو گیا ٹرانسکپشن ہو گیا اے آئی ماڈلنگ ٹریننگ ہو گیا
ای آر ٹرینگ
اے آئی ٹریننگ کا ابھی کیا کہ بہت لانگ ٹرم پروجیکٹ چلے گا کیونکہ ابھی اے آئی کیا ہے کہ ابھی نیو ٹیکنالوجی ہے نا تو جتنی بھی اے آئی برانڈ ہے جیسے میٹا اے آئی ہے چیٹ جی پی ٹی وغیرہ سب ابھی کیا ہے کہ آپ نے جو ماڈل ہے اے آئی چیٹ جی پی ٹی وہ اپنے ماڈل کو کیا ٹرین کرتے ہیں تو ٹرین کرنے کے لیے ہیومن بگس کی ضرورت پڑتی ہے
اچھا اچھا
ہاں تاکہ وہ اے آئی جو ہے نا ہیومن بگ کے طرح کام کرے سوچ سکے اس کی طرح
ہاں
تو اس کے ٹریننگ کے لیے بھی ابھی بہت ویکینسی بہت ساری کمپنی ہاں ابھی آئی ہوئی ہے ہائرنگ چل رہی ہے تو بولیے گا تو میں آپ کا سی اپنے ایچ آر کو بھیج دوں گا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھیج دیجیے گا آپ
تو آپ سچ میں کرنا چاہتے ہیں نا
ہاں
ٹھیک ہے اور بتائیے
اور سب ٹھیک آپ بتیا کیا چل رہا ہے
میں تو بھی آفس میں ہوں لیکن مجھے بھی اب کیا ہے کہ روز کا آنا جانا نہا مجھے بہت اچھا نہیں لگتا ہراسمنٹ فیل ہوتا ہے تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کوئی باہر سے انٹرنیشنل ایک کمپنی کا میں ریموٹ جاب لے لوں
اچھا
ہاں
ہاں صحیح رہے گا لیکن آج تو سنڈے ہے نا سنڈے کو آف نہیں رہتا
سنڈے کو آج آفر رہتا ہے میں کل بات کروں گا
اچھا
ہاں انڈین میں پرائیویٹ جاب میں سنڈے کو کہاں آفر رہتا ہے کبھی کبھی سنڈے کو بھی بلا لیا جاتا ہے یہاں تو یہی پروابلم ہے
ہاں
ہاں سنڈے کو آف ایوری سنڈے میکسمم سنڈے آف رہتا ہے لیکن کبھی کبھی سیٹرڈے سنڈے کو بلا لیا تھا پھر بیچ میں ایک بار دن چھٹی دے دیا جاتا
ہاں
ایسا ہوتا ہے انڈین پرائیویٹ زوم میں آؤٹ آف انڈیا میں کیا ہے کہ ایک فکس رہتی ہے
جاب کرتے ہیں آپ
ہوں
جاب کیا ہے آپ کی
میں تو ابھی ایز ا اکاؤنٹینٹ کام کرتا ہوں
اچھا
ہاں
سب اور
اور بتائیے
ٹھیک ہے کیسی چل رہی جاب آپ کی
جاب تو بہت اچھی چل رہی ہے لیکن وہی ہے کہ یہاں پہ انڈیا میں کیا ہے کہ سیلری بہت کم ہے ڈیوٹی آواز بہت زیادہ ہے
ہوں سلری والا ہی پروابلم ہی
ہاں اور آپ نے کہاں تک پڑھائی کی ہے
بی ایس سی میتھس
میتھمیٹکس آنرس
پی س ای میں ہاں
اچھا تو آپ نے کبھی جاب کے لیے ٹرائی نہیں کیا ابھی تک
نہیں ٹرائی نہیں کیا شادی ہو گئی تھی پھر اس کے بعد ابھی نیٹ ہوئی ہے جاب کی تو سرچ کردہ
اچھا کوئی بات نہیں اسٹارٹ تو کبھی بھی کر سکتے ہیں
ہاں
تو آپ میں میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اے آئی ماڈل ٹنگ کا ہی کر لیجے وہ کیا ہے کہ اب آپ فریسر ہے نا تو آپ وہ ایز اے فریسر اس میں کام کر سکتے ہیں
ہاں جو بھی بیسٹ رہے گا آپ مجھے سجیسٹ کر دیجیے گا اپلائی کر لوں گی ہوں ہ جی
آپ کی ٹائمنگ کیا رہے گی اگر آپ پارٹ ٹائم جاب کریں گے تو بتائیے کیا آپ کی ٹائمنگ رہے گی کب کب آپ کا شیڈیول ہے کب فری رہتے ہیں
دن میں فری رہیں گے بارہ کے بعد چار پانچ تک
بارہ سے چار پانچ تک ہولی ہاں کم سے کم اگر لگاتار تین گھنٹے اگر آپ دے دیں گے نا تو اچھا رہے گا تین تین گھنٹے کر کے اگر آپ دو سفٹ میں اگر کام کر لیں کوشش کیجیے مارننگ والا سفٹ میں اٹھنے کے لیے کیونکہ مارننگ میں کیا ہے کہ بہت سارا گھر کا کام نہیں ہوتا ہے نا تو مارننگ میں آپ دو تین گھنٹے آرام سے دے سکتے پھر پورے دن بھر میں آپ کبھی بھی
مارنگ میں ہی بہت سارے کام ہوتے ہیں اور بچوں کے اسکول ٹفن وغیرہ تو صبح تو بہت مشکل لے دن میں میرا سب فری ہو جاتا ہے اسکول اسکول بھیجنے کے بعد
اچھا مارننگ اسکول ہے نا
ہاں مارننگ پ اسکول ہے اور پھر ان لوز کے ساتھ رہنا ہے تو صبح دیکھ نا پڑتا ہے ان لوگوں کا سب
تو دوپہر میں
آپ ایک کام کیجیے بارہ سے پانچ کے بیچ کر لیجے اور پھر آٹھ سے بارہ رات ب بیچ کبھی بھی کوئی ٹائم ملے
ہاں ہاں رات میں آٹھ ساڑھے آٹھ کے بعد فری رہتے ہیں تو پھر کر سکتے ہیں گیارہ بارہ تک
ہو ٹھیک ہے تو آپ شیڈیول فکس کر دیجیے اور اپنا سی و مجھے آج شام میں بھیج دیجیے گا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے کل منڈے ہے تو کل میں اپنے ایچ آر کو بھیجوں گا ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے میں ابھی رکھتا ہوں
وعلیکم السلام اللہ حافظ
لس